حمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃہ اللہ وبرکاتہ کیسے ہو بھائی جان ٹھیک ہو گھر میں سب خیریت ہے
الحمد للہ اللہ کے فضل وکرم سے سب خیریت سے ہے اور آپ خیریت سے ہو
شکر الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا بہت بہت شکر اللہ کا
اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں
شکر الحمد للہ ہوا آپ کا کھانا پینا
جی ہمارا جو ہے کھانا وغیرہ ہو گیا ذخر کی نماز ادا کر کے جو ہے مسجد کے بخار جو ہے ٹہل رہے ہیں
اچھا ٹھیک
جی آپ کا ہو گیا کھانا
ہاں الحمد للہ وہاں کا موسم کیسا ہے بھائی جان
جی موسم کی بات کریں تو موسم جو ہے بہت زیادہ گرمییا بہت زیادہ بہت زدہ پریشان نکل رہا ہے کہ کولر کے سامنے بیٹھنے کے باوجود بھی جو ہے پسینہ جو ہے سوکھتا نہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک یہاں سے آج تو کشمیر میں موسم ٹھیک ہے تھوڑا گرمی ہے لیکن لیکن ہوا بھی آتی ہے ہاں ہاں راجستھان کا نام ہی تو کافی ہے سننے کے لیے گرمی گرمی کا سمندر ہے راجستھان میں
بے شک سئی شرما ہوبور
ہاں اور ب اور اس وب خیریت سے
الحمد للہلہ
عام کرے بات پلوشن کی پلوشن ہے آج کل زذیادہ
جی
اس کا ریزن ہے کہ جو ہم یہ پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں
جی
یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز بنتی ہے زہریلی بنتی ہے یہ ہاں جب ہم یہ پیڑ پودے کاٹتے ہیں
جی
پھر پولوشن خراب ہوتا ہے مطلب کہ ہوا جو ہے خراب ہوتی ہے ہاں اگر ہم ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے
جی
ہے کہ نہیں اگر ہم پیڑ پودے نہیں کاٹیں گے ہوائیں ٹھیک رہے گی آکسیجن انسان کے لئے ضروری چیز ہے
نہیں سب صحی فرمایا دیکھیے پیڑ پودے اگر جو ہے ہم کاٹیں گے تو دیکھیے ہمیں بہت زیادہ دقت ہوگی آکسیجن کی اور جو ہے ہاں ہاں میں آنے والے ٹائم میں د اتنی زیادہ دقت ہو جائے گی کہ ہم ساتھ لینے والاابی سے ہی جو ہے ہمیں ساتھ لینے میں دقت آتی ہے اور جو ہے ہمیں ھھ شھ ہوا شھ وایو نہیں مل پاتی تو دیکھیے اگر پیڑ جو ہے اگر سوکھ رہا ہو کوئی مانو کہ ہم اس کے پانی دینے کے باوجود بھی جو ہے وہ اگر اس اس میں پتیاں وغیرہ ہے کھل کھلاری نہیں ہے ہری نہیں ہو رہی ہو لگتا ہے اس کی جو ہے پیڑ کی اگر مانو کہ جڑیں نشٹ ہو گئی ہو اور وہ ہرا بھرا نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم دیکھیے اس کو کاٹ کے استعمال کر سکتے ہیں اور لیکن اس کو کاٹنے کے باوجود جو ہے ایک پودے کی لے ہمیں جو ہے پانچ ک سے کم لگائے تو الحمد للہ اور جو ہے ہمیں بہت اچھا لگے گا ورق جو ہے ہمارے لیے بہت فائدے مند رہے گا وہ
ہاں ان چیزوں سے ہمارے کو فائدہ ہے دیکھو ہم میں کیا کرتے ہیں آلودگی کیسے بناتے ہیں ہم ہم اگر ہم کو اگر گھر میں کجڑا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں پھر بعد میں ہم اس کو ندیوں میں پھینکتے ہیں یہی پیڑ کے نیچے میں جہاں سبزار ہوتا ہے مطلب کہ گرینری ہے کہ نہیں ہم انہیں میں وہ پھینکتے ہیں پھر ہم کو یہ پروابلم بن جاتی یہب ندیوں میں پھینکتے ہیں پھر وہی پانی ہم خود کو تے ہیں وہ کیا بنتا ہے وہ بعد میں زہر بنتا ہے انسان کے لیے لیکن وہ ان چیزوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے لیے جو مطلب کہ پانی ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ضروری ہے
بے شک صحی فرمایا بالکل صحیح فرمایا
ہاں اور سنائیے بھائی جانا آپ
جی جناب جو ہے دیکھیے اگر پودے کی بات کی جائے جو دیکھیے پودے اگرح ٹائم جو ہے پودے لگانے کا ٹائم ہے ہ جب بارش کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے مانسون چالو ہوتا ہے بارش کا تو دیکھیے اللہ الحمد للہ اس ٹائم پہ اگر جو ہے ہم پودے لگائ تو الحمد للہ جو کیا پودے جب لگاتے ہیں وہ تو کیا نیم جو ہے زمین گیلی رہتی ہے اور پودے لگاتے ہیں تو جو ہے پودے کی جڑیں ہے جلدی مضبوط ہوتی ہے اور جلدی پکڑ کر لیتے
فائدہ مل جاتا ہے بعد میں
جی جی جی جی ہمیں کیا تھوڑا زیادہ دقت بھی نہیں
ہاں جی دیکھوا اگر ہم کچھ اگر ہم کچھ غلطیاں کریں گے پانی میں یا پانی خراب کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے ہم جو ندیوں میں یہ کوڑا پھینکتے ہیں ہے کہ نہیں
جی جی
وہ جو پانی آتا ہے بعد میں وہ ہمارے گھروں پہ پہنچتا ہے وہی پانی ہم نے اوپ کو کیا کیا ہوتا ہے مطلب کہ گندگی ڈالی ہو ہوتی ہے پھر وہی ہم پانی پیتے ہیں وہ کہاں ہم فلٹر کرتے ہیں ہم وہ ڈائریکٹ واٹر آتا ہے پانی آتا ہے خود پیتے ہیں پھر وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہتا ہے اس اس لیے میرا کہنا ہے کہ یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی تھی
نہ کرے صحیح فرمایا بالکل جی بالکل حی فروایا آپ نے یہ دیکھیے جب پودے لگائے نا تو ہمیں جو ہے تار پینسل جو ہے اس کے چاروں طرف جو ہے تار پینسل تاکہ کوئی جانور وغیرہ جو ہے اس پودے کو نقصان نہیں پہنچائے تو دیکھیے کم سے کم زیادہ بھی نہیں تو پانچ فٹ یا چھ فٹ کا کا تو جو ہے تار پینسل ہونا چاہیے ہائٹ میں تو دیکھیے کوئی جانور وغیرہ نہیں کھائے تو کیا پودے کی بھی سیفٹی رہے گی اور پودا بھی جلدی سے بڑا ہو جائے گا پیڑ بن جائے گا پودا بڑےوپر
صحیح بات ہے بھائی جان میرا ماننا ہے کہ جتنا ہم اس کا خیال رکھیں گے اتنا ہم کو ہی فائدہ ہے
آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سب کچھ سامنے ہی آ رہا ہے کیا ٹھیک رہے گا کیا نہیں ہے
ج فرمائیں آپ کا بالکل
ہاں بھائی جان اور کبھی کشمیر آئے ہو
جی ہم جو ہے کشمیر تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں نا نام تو سنا ہے لیکن کبھی گئے نہیں گھومنے کے لیے سنا ہے کب جموں کشمیر کی جگہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے مطلب کہ گرمی بہت کم مطلب دکھتی نہیں ہے گرمی تو بہت کم لگتی ہوگی شاید وہاں
ہاں لگتی ہے لیکن کم لگتی ہے یہاں پر پر موسم جو ہے سہانا ہوتا ہوتا ہے دن میں ایک بار بارش ہوتی ہے شام کو بارش ہوتی ہے کبھی کبھی رات کو بارش ہوتی ہے پھر دن میں اتنا نہیں لگتی ہے گرمی
جی اچھا اچھا الحمد للہ ماشاء اللہ جو ہے ہمارے راجستھان میں تو جو ہے پہاڑوں پہاڑ جو ہے اتنے تپتے ہیں کی حالت خراب ہو جاتی ہے بہت زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے کہ اگر بارش ہو جائے نا تو ٹھنڈے تو ہو جاتے لیکن اس میں تو جو بھپکا رہتا ہے نا بفن جو گیس وہ نکلتی ہے اتنی بنکر نکلتی کہ انسان کو جو ہے
کے ساتھ گرمی آتی ہے ساتھ میں وہی ہے نا مس آکس اگر پلاانٹس ہوتےاں پہ مطلب پیڑ پودے ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا بارش آتی وہ ہوا لاتے ہیں کون پتے حواال آتے ہیں
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
بھائی جان
جی دیکھیے آپ کے جموں کشمیر کی تو بہات ہی الگ ہے الحمد للہ جموں کشمیر دیکھنے کا سپنا ہے ہمارا بھی اللہ اللہ تعالا سے دعا کریں گے اللہ تعالا جو ہے ہمیں جی
ہاں کشمیر کے اخروٹ سیب کھائے ہیں امرود کھائے ہیں کشمیر کے
جی امرود
ہاں
جی جی امرود تو ہم نے وہاں کے نہیں کائے راجستھان کے ذخر رہتے ہیں باغیچے ہیں راجستھان میں بھی الحمد للہ خرمودہ میں
دیکھو بھائی جان جو خود ہم پیڑ کے سامنے اترتے اس میں الگ ہی لذت ہوتی ہے الگ ہی مزہ ہوتا ہے ان چیزوں میں
بے شک
ہوں
سہی فرمایا
اس لیے میرا ماننا ہے کہ آپ کشمیر آؤ ٹور کرو یہ بڑے بڑے چنار دیکھو بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے ندیاں پہلگام گلمرگ سنمرگ واربن گریز دیکھنے کو ملے گا اور زندگی میں کہاں آئے گا پھر ٹائم
بہتر
یہ چیز ہے دیکھنے کو زندگی میں ٹراول کرنا چاہیے انسان کو
جی جی بالکل صحیح بات ہے ٹریول کرنا صحی انسان کو جو ہے ٹریول کرنا بھی ضروری ہے انسان کی جو ہے ملاقات
انسان ایسے سیکھتا ہے بھائی جان جیسے سیکھتا ہے بہت چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کشمیر میں
بے شک
ہاں بھائی جان
جی جی الحمد للہ ہم بھی کوشش کریں گے ان شاء اللہ اللہ سے دعائیں ہماری ہم بھی ہماری فیملی کے ساتھ میں جو ہے جموں کشمیر گھومنے کے لیے آئیں گے ضرور
انشاء اللہ انشاء اللہ ملنلہ پھر یہاں سے اخروٹ لینا گھر کے لے
جی جی جی آپ تھوڑا ہمیں جو فیمس اچھی اچھی جگہیں ہیں جموں کشمیر کے اندر الحمد للہ
ہاں دکھانے کو جب انشاء اللہ آنا ہوگا آپ کا ہم ملیں گے آپ سے ہم ساتھ میں چلے گئے آپ کے ہر قدم پہ کشمیریت تو کشمیری کشمیری لوگوں کو میں کشمیریت ہے بہت زیادہ ہاں احساس ہوتا ہے اگر کوئی مہمان آئے تو ان کو کیا کیسے نوازنا آیا ہم یہاں پہ آپ کو اخروٹ دلائیں گے کشمیری قوہ پ لائے دے گئے وہ فیمس چیز ہے سیب ہے کشمیر کے فیمس ہاں ٹور کرا دے کے بہت ہی خوبصورت جگہوں پہ ٹولپ گارڈن ہے یہاں کا کشمیر کا فیمس جگہ
الحمد للہ ج اک اللہ ہم بناتے ہیں مول اور ضرور آتے ہیں آپ کی ضم میری نگری میں
انشاء اللہ انشاء اللہ اگر آنا ہوا تو ہم سے رابطہ کیجیے
جی جی جی الحمد للہ
ہاں بھائی جان اور گھر میں سب خیریت ہیں کرکٹ میں کرکٹ کھیلتے ہو
الحمد للہ اللہ کا شکرے سب خیریت سے ہے بس تھوڑا گرمی زیادہ ہے تھوڑا سکون ھنڈائی وغیرہ
ہاں ہاں وہ تو مل جاتا ہے اور بتائیے بھائی جان
جی الحمد للہ بڑھیا ہے جی کرکٹ ہم کھیلتے ہیں کرکٹ ہمارا بیسٹ پلیئر پلیئنگ مطلب سب سے اچھا کھیل ہے ہمارا
اچھا پسند کرتے ہو کرکٹ کو پسند کرتے ہو کرکٹ کو بائی جان
جی جی کرکٹ کو ہم بس بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کھیلتے بھی ہیں اور جو ہے جب آئی پی ایل ٹوونٹی ٹونٹی جو ورلڈ کپ وغیرہ ہوتا ہے
الحد للہ الحمد للہ اگر ا انناء اللہ کشمیر آنا ہوا تو انشاء اللہ آپ سے ملاقات ہو کریں گے ان شاء اللہ ماشاء اللہ آپ سے بہت ہی مزہ آیا بات کرنے میں اشاء اللہ اگر پھر کبھی موقع ملے تو بات کریں کہ انشاء اللہ اوکے بھائی جان اللہ حافظ تھینک یو بو تھینک یو وعلیکم السلام وورحمت اللہ وعلیکم السلام